علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورکاتہ اور خریت سے
ہاں ہاں بہن کیسی ہو آپ میں خریت سے ہوں آپ کیسی ہو
ہاں ہم نے کہہ دیا تو بس بس وا سے اچھے ہاں کھانا کھانا کھا کے ہاں کھانا کھا کے کیس رہ ہے
اچھا اچھا ی بچوں کی پڑھائی تو مطلب اس کی اہمیت ضروری ہے کو ضروری پڑھانا چاہے اپ دیکھیں کہ کہ ع علم ایک نور ہے جس کے نور سے ہم ہر کسی مطلب برائی اور اچھائی میں تمیز کر سکتے ہیں ہلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے آو ہاں ارے آپ دیکھ کہ مطلب اگر ہم بغیر علم ہوں گے تو جانور اور انسان میں مطلب فرق نہیں رہتی ہیں کہ علم ایک ضروری زیور ہے جس سے ہم مطلب ڈاکٹر انجینئر ان کو اچھی اچھی تعلیم دینی چاہیے ہاں اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ہم دیکھ کہیں اور اس سے مطلب پندرہ سو یا دو ہزار سال پہلے عرب کی حالات بہت خستہ تھی پڑھائی کے بغیر وہ ان پڑھ تھے ہم ان کی پڑھائی نہیں ہوتی تھی وہاں ہاں لوگ جاہل تھے لوگ جاہل تھے ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا
ہاں پہلے کے لوگ سارے جل تھے س جتنے بھی شخص تھے وہ سارے جھل تھے
بالکل وجہ یہی تھی کہ ان کی پڑھائی نہیں ہوتی تھی
ہاں آج کل تو آج کے زمان م کو سارے بچوں کو تعلیم ملی ہوئی ہے سارے بچے اپنے حساب سے اپنے سہولیت کے حساب سے چلتے ہیں
بالکل بالکل یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کی پڑھائی ہو جائے پھر ا اس کا جاب نہ نہ لگے وہ مطلب اپنا گھر کا کام بھی اچھی طرح س کر سکتا ہے وہ محت محتاج نہیں رہتا ہے علم ایک نور ہے اس بالکل بالکل اور کی بات صحیح ہے بہنا آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اس کے بارے میں عرب کے حال عرب کے حالات لوگ جاہل تھے وہاں پر مطلب پھر نے وہاں ایک نبی بیجا حضرت محمد ص ال
ہاں
ہاں اس نے ان کی رہبری رہبری کی ہے دکھا ہاں ان کو خ دکھایا کہ غلط کیا ہے کہ صحیح کیا تھے آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں مطلب ماں ماں کے دودھ سے زیادہ شراب
ہاں
وہاں ہاں وہ وہ ان میں ان میں جہالت اتنی کوٹ کوٹ کر ب بری ہوئی تھی تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کو زندہ دفن کرتے تھے
ہاں
چاروں طرف وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا وہب نور نہیں تھا پڑھائی نہیں تھی انہیں حالاتوں میں اللہ ت تل نے ایک مسیح یا رہبر بیچا حضرت محمدب پھر اس کو پڑھایا گیا ہ انہوں نے ان کو پڑھایا کہ کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے انسانیت کیا ہے انسانیت کے یہ ہم پڑھنے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مطلب غلط کیا ہے صحیح کیا ہے پڑھنے کے بغیر انسان بالکل نامکمل ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں
ہاں پڑھنے سے سارے بچوں کو اچ ہ
ہلو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں ہلو ہیلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا ہلو
ہیلو ہیلو
آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا ہاں ہیلو میں سن رہا ہوں
ا
ہاں ہم کو ہمیں اور ہمیں خود بھی پڑھنا چاہے اور اپنے بچوں کو بھی اچھی طرح سے پڑھانا چاہے کیونکہ یہ ایک
ہاں ہ ہوں ہاں
پڑھنے کے بغیر انسان جاہل ہوتا ہے
ہاں جتنے شخص موترمائے ہیں اپنے سارے اپنے بچوں کو تعلیم یہ ساری چیزیں سکھانا چاہتے ہیں جس سے ان کے بچے پڑھ لکھ کر ہوشیار بنے سماج میں ان کی کچھ عزت ہو اور اپنے کاروبار میں ترقی پائے انہیں آگے چلنے میں کوئی بھی پریشانی نہ ہواں
بالکل ا پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے کسی چیز کی خبر ملتی ہے ہمیں اس کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے
ہمارے خدا ہاں ہمارے حدیث میں بھی اتنی ساری کتابیں ہیں ہاں بولیے جی
ہاں بالکل آپ کو معلوم ہوگا کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو ہم جتنا خرچ کریں گے اتنا ن اس میں اضافہ ہوگا یہ ایسی دولت ہے باقی ہاں ہاں ہمیں اس کو مطلب اچھی طرح سے مطلب قدر کرنی چاہیے پڑھنے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ب ب بڈوں کا رتبہ کیا ہے ماں باپ کا رتبہ کیا ہے والدین کا کا رتبہ مطلب آپ سمجھ رہی ہو نا اور بہن کا رتبہ کیا ہے ہاں چھوٹے ب بڑو سے بڑو سے پھر مطلب ادب کرتے ہیں یہ ہم کو پڑھنے سے مطلب حاصل ہوتا ہے اگر ہم ا ہاں لہذا یہ یہ ایک ایسی دولت ہے جسے ہم مطلب اس کو کہیں اور بھی مطلب اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے فوائد حاصل کریں گے لہذا ہمش سوشل میڈیا پر بھی یا مطلب ایسے پروگرام منعقد کرنے چاہی جس سے ہم اوروں کو بھی اس کے بارے میں اطلاع دے کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں ہمیں اپنے گھر سے اس کو شروع کرنا چاہی یا خود سے بھی اور اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم دینی چاہیے
ہاں جتنے بھی اس دنیا میں امی ابو ہے پہلے وہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتے جس سے وہ ان کے بچے گھر سے ہی اچھی تعلیم حاصل کی کرے جس سے انہیں بات بات سے کچھ پرابلم نہ ہو
ہاں او اپنی اچھی بالکل بہنا آپ نے اچھی بات کہی ہے کہ وہ وہ ان کو وہ ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب بھی سکھاتے تھے
ہاں بچوں بڑوں سے بڑوں سے کیسے بول ب کال سے کیسے بولے پھوں سے ساری چیزیں ہو سک
ہاں بالکل اس میں انسانیت بھی آتی ہے مطلب انسان کو کیسے رہنا چاہیے یہ ہمیں سب کچھ پڑھنے سے پتا چلتا ہے جب ہم پڑھیں گے پھر ہم کو ایسی باتیں معلوم ہوگی اور ہم کو اس کا علم ہوگا اور ہم دوسروں کو بھی یہ علم پہنچیں گی جو میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ اسے خرچنے سے ہم کو بہت فائدے ملتے ہیں
ہاں
ایک انمول خزانہ ہے پڑھائی
ہاں کافی شخص ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جو اپنے اس تعلیم کو حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے ہمارا تو کاروبار چل رہا ہے ایسے شخص ان کا یہ کافی نقصان ہے اس میں
بالکل وہ محتاج رہتے ہیں نا وہ اپنے مطلب ان کے جو راز ہوتے ہیں اسرار ہوتے ہیں ان کے خفیہ مطلب گھر کے روز وہ ان دوسروں کو بتانا پڑتے ہیں ان کو جب مطلب لکھنا ہوتا ہے یا بھی کوئی چٹی پڑھنی ہوتی ہے یا خط خطوط وغیرہ پھر پھر وہ دوسروں کو مطلب پتاہ چلتا ہے ان کے راز اس سے ان کو مشکلات ہو جاتے ہیں
ہاں
کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہے اور دوسروں کو بھی صحیح تعلیم دینی چاہیے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیسے کھانا ہے کیسے پینا ہے کیسے اٹھنا ہے کس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے رشتے داروں سے کیسے پیش آنا ہے بڈو کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ سب کچھ ہم
ہاں
ہر کسی کو اس نور سے ہمیں منور کرنا چاہیے
ہاں ہاںسلہ یہ وہت اچھی بات بولی ہے آپ نے
ہاں آپ بتائے کیا کیانا چاہتی ہو آپ آپ اپنی رائے پیش کیجے
ویسے بھی ہماری حدیث میں اتنی ساری کتابیں ناازل فرمائی ہیں خدا نے کے ان میں اتنی ساری جتنی جتنا بھی پڑے اتنی کم ہے ساری جنی نہیں اتنی اس میں تعلیم ہے اچھی باتیں ہیں ادھی اس سے سبندت ہے ساری چیزیں انہیں پڑھو تو اس میں ہی سارے کچھ حاصل ہو جاتا ہے
بالکل بالکل جتنا ہم پڑھیں گے اتنا ہم حاصل کریں گے ہاں اتنا ہمیں پتا چلے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے ورنب پڑھنے کے بغیر انسان جاہل رہتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آج سے دو ہزار سال پہلے ہم اگر جائیں گے توارق دیکھیں گے اس وقت پڑھائی زیادہ نہیں ہوتی تھی وہ لوگ مطلب درندے رہتے تھے لہذا اگر ہم بھی اپنے بچوں کو یا مطلب خود نہیں پڑیں گے ہم بھی درندے بن جائیں گے ہمیں انسان بننا چاہیے ہمیں اللہ تال نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمارا مطلب ہم جانور اور انسان میں تعلیم سے ہی مطلب تمیز کر سکتے ہاں بالکل عورتوں کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں مرد کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں بچوں کے جو اپنے حقوق ہوتے ہیں یہ ہمیں تب پتہ چلیں گے جب ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کہاں پتا چلے گا کہ اس کا عزت کیا ہے اس کی کیا عزت ہے رشتتے دار کا کیا حق ہے ماں باپ کا کیا حق ہے ہمسایہ کا کیا حق ہے یہ ہم کو پت چلتا ہے پڑھنے سے یہ ایک ضروری چیز ہے ہمارے لیے پڑھنا اور اوروں کو بھی سیک کھانا ہے اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر فضول باتیں لوگ ش پھیلاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ایسے ایسیے باتیں پھیلانی چاہی جس سے لوگوں کو فائدہ ملے جسے ہمیں بھی استفاظہ حاصل ہو آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مذا کیی اندازے میں کوئی یا مطلب غلط طریقے سے پیش آتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے سوشل میڈیا بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے وہاں پر بھی ہمیں ایسی باتیں شیئر کرنی چاہیے
ہاں کافی سخص محترمائیں ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آج کل ایسی پلتو کی بکواس کی زیادہ تر چیزیں ڈالتی رہتی ہیں ایسی ویڈیو وغیرہ وائرل کرتی رہتے ان کی ان اس اس کام کی بجائے اگر ہم اس میں تعلیم سے سبندت کچھ باتیں وائرل کریں جس سے کچھ دوسروں پر بھی اثر پڑے کو دوسرا بھی پڑھنا چاہا اسے بھی کچھ گیان حاصل ہو تعلیم سے بھی کچھ ملے ہیں تو اس سے زیادہ تر سب سے زیادہ یہ چز وائرل ہونا تو اس سے کم سے کم بہت سارے لوگ اس
ہاں جسے ہمارے جسے ہمارے سماج میں اس کا اثر اچھا اچھا آ جائے مطلب ہم کو فائدہ ملے نہ کہ ایسے باتیں پھیلانے ہیں سوشل میڈیا پر جس سے مطلب ہمارا معاشرہ بھی
ہاں
آئندہ ہم بھی کوشش کریں گے خود سے اچھا اچھی باتیں کریں گے